السلام علیکم
وعلیکم اللام کیسے ہو جناب
الحمد للہ اللہ گھار آپ سنادیں
آپ کو دوڑا جگب
اچھا اور کیا کر رہ
میں بس تھوڑا سا فون بھی سیٹل کرا تھا ہماری تھ فون پ
اچھا اچھا اچھا آپ نے ان کا نمبر د تھا بھائی کا ان سے کہا تھا آپ نے یا میں سے
بول دیا تھا بول دیا تھا بول دیا تھا میں نے اب یہ کال کر لو اس کے بعد ان کو کال کرنا ہاں کہ بھائی آپ کا نمبر دیا تھا کال کر کرنی ضروری ہے اس لیے آپ
ہاں چلو چلو ٹھیک ٹھیک میسج کر دو پہلے ان نے
ہاں یہ کر ل کوئی
ہاں مل
میسج کرو و کرو اور ڈائریکٹ میں واٹسپ پہ کال کرنا اور بھائی آپ کا سا ٹائم بتائیں کون سا ہے جس میں میں آپ کو کال کر میرا ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے
اچھا اچھا میں کہہ رہتا ساحل وہ کیا نام ہے مسلم ہی ہے نا وہ
ہاں ہاں مسلملی بھی ہے سب م سلمان ہے سارے بھائی اپنے مو بھین ہے ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے بس کرنے والی بات ہے کیا آپ کے جم آ جائے ہاں تو اس پہ دقت نہیں ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں وہ میں سوچا جیسا بہتوں کا ہوتا ہے نا سیم نام
ہاں ہاں ہاں ہو جاتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے چند
سناے و چللہ
بس کٹ رہی ہے آپ کی نگری میں
میں سوچ رہا آجحیح ابھی یار لے کے ہو تو کل وہ ہو گیا سی کل میں کب نہیں رہ آپ کی بزی دکھا تھا پون کو
ہاں ہاں
تو وہ اب میں اب جیسا ابھی کال ملا رہا تھا آ کو ایک سیکنڈ پہلےب کال ملاائی تو وہاں جیس سے میں نے نمبر ڈالا آپ کا تو وہاں پہ اس نے دکھا دیا کہ آپ نے کال پہلے کر رکھیے آلریڈی سبمٹ کر دوں گا اسے کنٹینیو کرو اب جیسے میں نے کن غیرا تو وہ اب کو ہو گئی مطلب ایک اپنے آپ ہی ایک طرف کا فون کا اس میں زیرو سیکنڈ دکھا رہا ہے کرے مطب وہ تو وہ کال ملی ہی نہیں تھی کل وہ شاید نیٹ ورک ایشو کی در نہیں
کچ
ہاں تو بس آب ایک گی پچ ا مری کل دو بجی دی تھی ن م میں س تو اب ایک بجی ہے لاجے سے آواز آ رہی ہے میری ہیلو ہیلو آواز آ رہی ہاں آ رہی
اے
ہاں آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے میری تو آ رہی ہے نا ہیلو ہیلو ہیلو میں میری آواز نہیں آ رہی کیا
ہاں جی الاری ج لگا رہا ہےت
ہیلو ہاں آواز نہیں آ رہتی کیا
ہاں
اب آ رہی ہے پہلے بیچ سے میں پتاہ نہیں آواز غائب ہو گئی
بھائی اس کو ہٹا دے گرو
کسکو
جو تم نے لگا رکھا ہے وہ
ہیڈ فون اچھا مجھے لگاتا ہوں میں اچھا اس سے نہیں آتے کیا تم
نہیں نہیں اس سے وہ اس دقت کرتا نا کام خراب کرے گا تو ایسی سویدھا بھی کیا
ہاں جی جی بالکل چلو اور سناؤ کوئی ٹاپک لے لیتے ہیں
وہاں ج نا واپس ہاں ل د ل کی ہوئے جی
وہی لے لو آپ کا والا آپ نے بھیجا تھا تو
کوئی دقت نہیں پیسے بھی لے لو
یہ زین اور زین اور حنا والا
کیوں نہیں سب لے ل گا سب چلے گا
ہ
ہوں
دو تین بجے سے آپ نے ہے نا ایک عائشہ عش اھا والا ہے اور ہ یہ ہے اور سناؤ ویسے
ہوں بس سنانا کیا حیدرتباد پڑے سے تو آپ پیسہ پہ لو ایک ٹپک ہوتا جی اس میں کمپلیٹ ہو جائے گا پیسے بھی لنے گا
سنڈے کی تو چھٹی رہتی ہوگی ویسا آپ کی
ہاں سیٹرڈے کی بھی تو رہتی ہے
اچھا دونوں ٹو ڈیز کا ہو چلوں گا چلچھی باتی اورے صی ہے فون فون تو لے رکھا ہے آپ نے ہاتھ میں ہی
ہاں لے رکھا ہے لے رکھا ہے
تو بتاؤ کون سا لینا ہے ٹاپک یہ لے لیتے ہیں جو آپ بولو عائشہ والا لے لو یا لو ین والا
ہوں جین وار د رہے
آپ زین بن کے بات کر دو ہو میں حناہ بن کے بات کرتا ہوں
نہیں ن نام نہیں ج گٹاتا اچھا لگا دو جو تم نے سلیکٹ کرنا ہاں اچھا بھی لے لے اس میں ضروری ہے کہ کوئی نام مینشن کر گیا کوئی سا بھی لے لو آ چلو آ جاتے ہیں ہم نہیں آئے آپ
ارو اسٹارٹ ہو جاتے ہیں پانچ چھ منٹ
ہاں کرو شروعات کرو
ارے
ٹھیک ہے اللام ععلیکم سوئے نہیں ابھی تک
وعلیکم السلام نہیں ابھی نیند نہیں آ رہی ہے
کیوں کیا بات ہو بھائی کہری تو ہے سب سبراجی خوشی
نہیں بس کبھی کبھی رات کو بس کسی سے بات کرنے کا دل کرتا ہے
او او اچھا سم یار س لی پ
جی
کون نہیں بتاتے تمہیں
جی جی جی
رے رات کی کنورسشن تو الگ ہی رہتی ہے اچھا لگتا ہے پیس کو بتا ہو گ
ہاں بالکل شور وور ختم ہو جاتا ہے نا سب چیزیں آس پاس کی بڑھیا زندگی تو بس بہت زیادہ چھوٹی سی بات ہے دماغ میں چلتی رہتی ہے ہاں
ہ بات یہ ہے تو لگا صرف میں ہی کرتا ہوں اس لیے میں نے بھی
اچھا اچھا اچھا ہاں سیم چیز ہے ویسے ہم بھی یہی کرتے ہیں میوزک سنتا ہو ویسے بس بڑھیا مزی کن توو
کی سن لیتے ہیں ا سا
ہاں سنتے ہیں میوزک سے اسٹریس اسٹریس تھوڑا کم ہو جاتا ہے
کیاپ پرانا
اولڈ ویسے اولڈ اچھے ہوتے ہیں نئے اولڈ سانگ اچھے ہیں اولڈ اولڈ نئے والے تو ان میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مطلب یہ ہے نا کہ میننگس بھی سمجھنی چاہیے ہمیں ہر چیز کی کیا ان کے معنے ہیں معنے اگر ہمیں معینے پتاؤں گا چیزوں کے تو زیادہ چیزیں اثر کرتی ہیں لائف اگر معنی نہیں بتا ہوں گے تو پھر ہوی س گ جیز ہے یہ سب فائدہ کچھ نہیں ہے اس کا دل میں تو بہت زیادہ ڈپینڈ وہ کرتا ہے نا فائدہ کہیں پہ اگر آپ کچھ کر بھی رہے ہو اور اگر اس کو آپ ترزمے میں معنے سمجھ کر کر رہے ہو وہ چیزیں پڑھ رہے ہو سیکھ رہے ہو تو آگے کسی کو بتانے کی کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے ہوں اور ویسے آپ کے بات کرنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہے ج
تو ہلو ہلو ہلو واز آی ہے
ہاں آ رہی ہے آ ری ہے
ہ آواز کہا چلے گئی تھی
اچھا نہیں میرے کو تو آ رہی تھی آپ کی آواز آ رہی تھی
آاری تھی
جی آ رہی تھی کنٹری کون کون سی اچھی لگتی ہےا آپ کو
بس جو نصیب میں لکھ جائے پ وہ اچھی لگ جائے گی جہاں کا ہمیں اچھا لگ رہا ہے ابھی تو ابھی تو مسلم کنٹری ساری اچھی لگتی پھر دوسرے کر بک ہے اور تمہارا جھارکھڈ ٹھنڈ پتا نہیں کیا کیا کتنی ساری یہ ہے ارے یہ کہ ہے تھائی لینڈ سوری
تھی لینڑ ہہم ہہم
سب سے پہلے تو ہمیں قطر جانا ہے سعودی عرب جانا ہے سعودی عرب کے بعد
ہاں ہاں بالکل جی بالکل
زیادہ بینیفٹ ہے ویسے وہاں پہ کیونکہ تعلیم تو لے کر تو دھیان ہے واپس
بچے کا مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے جے
ہ وہاں پڑھائی کے
چلو ٹھیک ہے اجازت چاہتے ہیں ویسا آپ
اوکے ٹھیک ٹھیک ٹھیک اوکے جناب
السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام